ہیلو
نمسکار سسیکار ہیلو
وعلیکم السلام کیا بول رہے تھے آپ ابھی
میں بول رہا تھا پرسوں اچھا جچ کے آئی تھی اچھی لگ رہی تھی لیکن پرسوں جلدی ہی بھاگ گئی ہاں
اچھا تو اب اس بات کا مقصد کیا تھا مطلب
اس بات کا یہ مقصد کیا کہ پرسوں اچھی لگ رہی تھی بہت خوبصورت
مطلب بہت جچ رہی تھی مطلب چار چاند لگا دیے تھے پرسوں
اچھا
نہیں نہیں سچ
تم اک تو تم مکھن لگات تے ہو مجھے آپ کی باتوں پہ اتنی ہنسی آتی ہے
نہیں سچ میں پرسوں بہت اچھی لگی مطلب بہت اچھی لگ رہی تھی
اب بولوگی باکی دن نہیں لگتی ہوں کیا اچھی
میں نے بولا میں نے مت نہ بولا تھا کچھ
پرسوں اچھی فوٹو آ جاتی لیکن آپ
کرو چپ آپ نے اس بلیک ابیا میں مجھے اٹھائی ہیی نہیں فضول
تب سے کب آئی آپ تب سے کب آئی
تب ہی
باگ تو آپ گئی پہلے ہی میں تھوڑی بھاگا
تو
تو پھر کہاں سے لاتا میں آپ کی وہ کیا کہتے ہیں پرچھائی کیا ہندی میں اس کو کیا کہتے ہیں آتما کو وہاں فوٹو اٹھاتے تھے آتما کو فوٹو
ارے اسے پہلے ایک دن اپنی تھوڑی نا بولا
اس سے ایک دن پہلے بھی ہیں تو ہم جلدی ہی نکلے
کیوں تب کیا تھا
آں
اچھا ٹھیک
نکلے نا دونوں تین بجے ہی تک
مجھے مزے یاد ہے مجھے یاد ہی نہیں ہے
آپ کو کہاں کچھ یاد رہتا ہے آپ کو کچھ کہاں یاد رہتا ہے
ہاں سچ ہے سنو اب اور ایک یہ ہے جلد جاگنے کے فائدے بول رہے ہے ہے یہ جلد جاگنا ایک بہترین عادت ہے جو مجھے نہیں ہے جو انسان کو جسمانی ذہنی تعلیمی سماجی اور روحانی زندگی پر اثرات مرتب کرتی ہے دنیا کے اکثر کامیاب افراد اپنی کامیابی کا ایک اہم راز صبح جلد اٹھنے کو قرار دیتے ہیں صبح کا وقت نہایت پرسکون تازہ اور بہ برکت ہوتا ہے مگر یہ بہت زیادہ سچ ہے
ہاں
اس وقت ماحول میں شور کم ہوتا ہے ہوا صاف ہوتی ہے اور ذہن تازہ ہونی کی وجہ سے انسان بہتر انداز میں سونچ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ صبح کی اب کیا اوقات صبح کے اوقات کو دن کا سب سے قیمتی حصہ اچھا اچھا وقت کا جمع ہے یہ اچا میں تو اور ہی کوئی آؤ بات سوچ رہی تھی
اوقات دیکھے ہی نہیں
سمج سمجھا جاتا ہے جو لوگ صبح جلدی بیدار ہوتے ہے وہ اپنے دن کا منصوبہ بندی بہتر طریقے سے کرتے ہیں زیادہ منصب زندگی گزارتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں وقت پر پوری کرنے میں کامیاب رہتے ہیں چلو جلدی سے جسمانی صحت اور نمایاں بہتری آتی ہے ہے صبح جلد اٹھنے والے افراد کو ورزش چہل قدمی یوگا ہویا ہلکی جسمانی سر گر سرگرمی کے لیے کافی وقت مل جاتا ہے باقاعدہ ورزش دل کو مضبوط بناتی ہے خون کی روانی بہتر کرتی ہے جسمانی وزن کو متوازن رکھتی ہے میں تھک گئی مختلف اور مختلف بیماریوں جیسے موٹاپا ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں کے خطرے کو کم کرتی ہے صبح کی تازہ ہوا میں آکسیجن کی مقدار نسبین کیایا نس نسبتان بہتر محسوس ہوتی ہے جو جسم کو توانائی بخشتی ہے اور انسان کو پورا دن چستت اور متحرک رکھتی ہے جلیں جاگنے کا سب سے بڑا فائدہ ذہنی صحت اور دماغ کا دماغ کا دماغہ یہ کیا ہے دماغ کار دماغ کارکردگی میں بہتری ہے صبح کے وقت ذہن پرسکون اور تازہ ہوتا ہے جسم کی جس کی وجہ سے توجہ یاداشت تخلیقی صلاحیت اور فیصلہ سازی کی صلاحیت میں اضافہ ہوتی ہے تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جو افراد اپنے دل کا آغاز اس انداز میں کرتے ہیں وہ ذہنی دباؤ اسٹریس بے چینی اور سستی کا کم شکار ہوتے ہیں صبح کے وقت کیاتام مراک مراک بہ میڈیٹیشن کیا یا گہری ساس لینے کا مشقین انسان گو ذہنی سکون اور مثبت سوچ فراہم کرتی ہے ذرا اور بتاؤ کچھ
اور کیا بتاؤ اتنا آپ نے چن لیے انوومان مجھے نین چڑ رہی ہے چلو جس میں مزہ آئے جس میں سننے کے اور کچھ ریئلٹی بھی رکھو نا خود کی یہ نہیں کہ جو وہاں سے اس نے دیا اور آپ سناتی جاؤ سناتی جاؤ شازیہہ میم کی طرف
تو اس میں ریئلٹی ا میں حقیقت تو ہے نا مطلب یہ تو اچھی اچھی باتیں تھی
خود کی بولا کرو نا کہ میں یہ کرتی ہوں اگر مطلب کوئی یہ بول رہا ہے کوئی ایک وہ سینٹینس بول رہا ہے یہ جملہ جب ہول رہا ہے تو اس کا اپنے میں بھی وہ کرو نا خلاصہ اپنے حساب سے کا
اچھا تو آپ کرو آپ بتاؤ کچھ
آب میں کیا بتاؤں میرا برا حال چل رہا ہے ابھی آج کل
کیوں
کیوں کی گھر پہ کام چل رہیں کالج میں اگزام چل رہا ہے امتحان چل رہے ہیں کالج میں یہاں سے بھی پریشانی وہاں سے بھی پریشانی تارو تر پری پتہ نہیں کہاں جائے کہاں پہنچے اچھا فیضان کیا بول رہے ہیں فیضان کوئی آج کل اسٹور ہی نہیں چڑھا رہا ہیں
ہوں
ہمم پرسوم آپ بھی جلدی نکلی فیضان بھی جلدی نکلا ہاں
ہاں
اکیلا رکھت
مجھے من ہی نہیں مجھے مان ہی نہیں تھا آپ کہاں اکیلے تھے اور ناظمین جو تھی
اچھا
اب میں بولتا ان کا ہونا نہ ہونا کوئی فائدہ نہیں ہے
کیوں کیوں نہیں ہے فائدہ وہ نہیں آپ کی دوست ہے
مزہ مت آتا ہے ان کے ساتھ
کیوں ان کو کیا ہے
نہیں آتا مطلب نہیں آتا نہیں ندھا تو آئی نہیں
آپ کی سب سے اچھی دوست
پرسوم ندا تو آئی نہیں تھی
ہاں ہاں میں یاد مجھے یاد ہی نہیں تھا
اور یہ کیا تھا سب سے اچھی دوست
مطلب ہاں اچھی دوست بیسٹ فرینڈ مطلب سب سے اچھی دوست
اچھی مطلب ہوتا ہے
سب سے اچھی مطلب سب سے بیسٹ فرینڈ بیس بیسٹ فرینڈ کچھ الگ ہوتی ہے نا
موہ مت ہیں مجھے سب سے بیسٹ فرینڈ
نہیں مطلب آپ کو بنتی ہے نا اس کے ساتھ اچھی میں نے ایسے ان جنرل بتایا
ان زرہ بتائے کی کیوں بتائے سب سے اچھی سب سے اچھی مطلب وہ تو اوپر ہی رہے گی نا پھر
تو رہنے دو اس میں کیا ہے
تو کیا پتا اس سے پہلے کوئی ہو
تو ہوں نے دو مجھے فرق تھوڑی ہی پڑتا ہے اچھا دفع کرو
دفع ہی کر رہے ہیں سب کو ہم ہم کہاں یہاں ان کو بیٹھا رہے ہیں
سونونا اب میں آتی ہی نہیں کالج بک کی وجہ سے جانا پڑے گا اب مجھے کل وہ کتاب پھر سے لانی ہے وہاں لائبریری سے
پھر سے اوکے ہو گئے دس
اب ہوا اس کال کٹ ٹائم آپ میں آخری فون کرونگی آپ کو مجھے پانچ دس کام ریپیس کے بعد آپ کرنا ٹھیک ہے
نہیںئے میں مجھے جو نہیں ہوئے ابھی
اوفو وہی میں بول رہی ہوں نا اب میں اور ایک کروں گی تم میرے پانچ ہو ئے کمپلیٹ اس کے بعد آپ کرنا
اوکے اوکے
بے وقوف